ہیلو ہلو السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ
ہیلو
جی آواز نہیں آ رہی ہے کیا آپ کو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ اور خیریت سے ہیں آپ
جی جی ماشاء اللہ خریت سے نیٹ ورک پرابلم تھی اس لیے آواز نہیں آ رہی تھی
اس وجہ سے تھوڑا نیٹ ورک میں مسئلہ آ رہا
جی جی اور کھانا پینا ہو گیا آپ کا
ہیں نماز اسلام اور دوسرا رکان ہے مومن کے م راض ہے
جی جی
جی جی احم اسلام
جی ہم سب کو نماز پڑھنا چاہیے
بالکل
پانچ وقتہ نمازی بننا چاہیے ہم سب کو اور ساتھ میں ہم اپنے گھروں کے لیے دعا کریں محل واسیوں کے لیے دعا کرے
جی جی بالکل
اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو کو معاف وتا فرمائے ہم سب سے اتنا گناہ ہوتا ہے بتائیے اور ہم لوگ
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ جیسے کہ دیکھیے نماز بہت اہم ہے ہر مومن پر فرض ہے ہے نا نماز نماز انسان محبت اور پیار صلاح یہی سب بانٹتا ہے
جی
جی جی بالکل جیسا کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے یہ ہمیں وقت کی پابند صاف ستھرا اور ایک نیک بناتا ہے
جی
نماز میں جی نماز ہم اللہ کے سامنے جکتے ہیں
جی
اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں نا دعا کرتے ہیں کہ ہر مومن مسلمان بنائے پانچو وقت کی نماز پڑنی چاہیے ویسے تو کثرت سے لیکن آج کے ٹائم میں ٹائم ملا تو ٹھیک ہے نہیں کہاں کوئی پڑتا ہے صحیح بات ہے نا
جی جی صحیح فرمایا آپ نے اور ہمیں نماز کے ساتھ ساتھ
جی جی بالکل نماز قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے ہم لوگ قرآن کا دل ہے بالکل وہ سورہ یاسین بھی پڑھنی چاہیے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے اور اپنے بھائیوں کو بھی مطلب نماز کے لیے نماز کی دعوت
جی جی بالکل اپنے ہر مومن بھائی کو نماز دعوت دینا چاہیے دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے جسے ہر انسان تک پہنچانا چاہیے تاکہ وہ آپ سے ہم ہمیں ہمیں پتہ نہیں کتنے لوگ کو جوڑ لیتا ہے نا
جی جی اور ہم سب کو بھی اپنے گھروں میں بولنا چاہیے نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں فجر کی نماز پڑھنا چاہیے چلیے چھوٹ گئی ہو تو ان کو بعد میں ادا کر لے پر فجر میں ہم سب کو اللہ فرماتے ہیں فجر میں جی
انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے نماز نہ صرف جسم کو بلکہ روح کو بھی سکون دیتا ہے
جی تو اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے
بالکل جو شخص کی نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اس اس کے رسک میں برکت دیتا ہے
جی جی نماز کے دیکھیے کتنے سارے فائدے ہوتے ہیں
بالکل نماز برائی اور بے حیایوں
نماز نماز دل کی سکون ہوتی ہے اور اللہ سے کرری کرتی ہے نماش ہم سب کو اور گناہوں کی معافی ہر نماز کے ساتھ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ بالکل نماز نماز بالکل پابند بھی صحیح پڑھنی چاہیے
جی صابر اور شکر کرنا چاہیے ہم کو اللہ کا مشکل وقت میں بھی حوصلہ ملتا ہے ہمیں نماز پڑھ کے
بالکل بالکل نماز بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ نماز ایک ڈب سے رشتہ مضبوط بناتا ہے
صحیح بات ہے ہمارے نبی کی ٹھنڈک کے نماز
ہے نا دیکھیے پہلے انسان ن مان نہیں پڑتا ت نماز پڑھتا ہے تو آٹومیٹک ہی وقت نکل آتا ہے اور ہر ٹائم ذہن میں رہے گا کہ میری نماز نہ چوٹے
صحیح بات لیکن نماز پڑھنے کے فائدے کتنے سارے فائدے ہوتے ہیں نماز پڑھنے سے
جی جی
ہمیں جیسے زندگی سکون ٹینسن اور ریشن کم ہوتی ہے یہ سب چیزوں سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں برکت ادا ہوتی ہے
نماز سے سکون بھی رہتا ہے صحت بھی تنگی لگ بالکل صحت بھی تندرست رہتی ہے ہے نا اور گھر میں محبت بنی رہتی ہے اللہ کا ذکر ویسے بھی ہر روز کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیے آج کے بچے نا آپ سے ہم سے سیکھیں گے
جی
اسی لیے آپ
اور اپنے بچوں کو مدرسہ دے جا کرے آپ کی شادی ہو گئی
بک جی جی الحمد للہ
تو آپ اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجیے تعلیم سکھائیے اس کو زیادہ زیادہ کوشش یہی کریے کہ نماز پڑھائے حافظاں کروائیے ان کو
جی بالکل جی ماشاء اللہ بہت صحیح بہت صحیح فرما رہے ہیں آپ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے
بارے میں جاننا بہت ضروری ہے آج
جی بالکل
دور طور طریقے سب
دین آپ کی دنیا بھی سنبار دیتا ہے آپ کی آخرت بھی سوار دے گا بالکل بالکل اسی لیے نماز اپنے گھر میں مطلب کہ دین کی جو وہ ہوتی ہے تعلیم تو اس کو ڈیلی کرنی چاہیے کیونکہ دیکھیو آپ بڑے بھی بڑے بھی سدھر جاتے ہیں بچے بھی سدھر جاتے ہیں اور اللہ اتنی توفیق تو دے کہ انسان تو سدھر ہی جائے
جی جی اور اللہ ہم سب کو نمازی بنائے اللہ سے یہ دعا کروں گا ہم سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیک تھا فرما اور ہم سب کو گناہوں سے بچائے چگلی کوری جو چیز جتنا بھی مطلب چگلی کوری جو بھی ہوتا ہے اللہ ہم سب کو اس سے اچھا ہے
بالکل نماز میں ہمیں صحیح تقریر کے لیے جی صحیح تقریر پتہ چل جاتی ہے نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے
بے شک بے شک جیسے ہم نماز پڑھنے سے ہمیں دیکھیے
جی جی بالکل نماز دیکھی ن نماز اگر ہم اپ اللہ کے پاس ہو گئے نا نا گناہوں سے بس ہیں برائیوں برائی روکتا ہے ہمیں نا صحت
کرنے سے بچیں گے
بھائی جو بھائی چارہ ہے وہ ایک ساتھ کر دیتا ہے عبادت وقت کی پابندی ہو جاتی ہے دل کا چن ہو جاتا اللہ کی بندگی ہے نا جس اور دل کی پاکیزہ
پانچ وقت نمازی انسان رہتا ہے اس گھر کی رونق کتنی رہتی ہے
جی جی بالکل صحی کررما رہے د کہ اپن کہ اپن کے اپن کے مطلب مومن کے جو دن اسٹارٹ ہوتے ہیں فجر سے صبح کی نماز ہر دوپہر کی نماز ہے نا اصر شان کی نماز مغرب سورج ڈوبنے کے بعد اس طرح نماز یہ پانچوں پانچوں وقت کی نماز زیادہ نہیں وقت لگتا اور صرف دس منٹ لگتا ہے پڑھنے میں ہے نا اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم نماز کی اور بڑھے ہے نا
اچ
اسی لیے جب بڑے پڑھیں گے نماز ہے نا تو وہ ہم سے بچے سیکھتے ہیں نماز روزہ زکوۃ خیرات جی جی اتنی سورے مطلب ہر کتنی پیاری پیاری سوریں ہیں جو انسان قبر کے عج آاب سے با بچاتا ہے کبرے میں روشنی لاتتا ہے
نماز پڑھنے سے آخرت اور اپنا د دنیا کی
بالکل بالکل دنیا اور آخر دون دونوں سنور جاتی ہے
ی
اس لیے نماز پابندی سے کثرت سے پڑھے بالکل اللہ کا شکر ہے کہ جی جی جی الحمد للہ جی جی
اور آپ کے امی ابو کو وہ بولا کریے پڑھیں نماز
جی بالکل ہر انسان کو اللہ ہدایت دے پاون پانچو وقت کا پابند بنائیں اللہ ہمیں
جی جی اور ہمیں دین کے راستوں میں چلنا چاہیے جیسے اجتماع وجتماع میں جانا چاہیے جی اللہ کی باتیں ہوتی ہیں اللہ دین کے طور طریقے
اللہ اللہ کے نام ہی سنتے دل میں سکون
جی بے شک بے شک اور ہمیں وہاں جانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے ہمیں کہ وہاں ٹوٹل دنیاوی بات ہوگی ہی نہیں ٹوٹل نماز اور دین کی باتیں ہوتی ہیں
تا انسان
اور ٹوٹل دینی باتیں ہوتی ہیں اور اللہ کے نماز کے بارے میں بتائیں گے آپ آپ کو دنیا کے بارے میں بتائیں گے آپ کو آخرت کے بارے میں بتائیں گے آپ کو
اور میں وہاں اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے
خود خود بھی سیکھے اور آگے لوگوں کو بھی سکھائے
یہی اللہ سے یہی دعا کروں گا آپ بھی اپنے ہسبینڈ کو بھیجیں اور اپنے گھر والوں کو بیچ دے
جی جی بالکل ماشاء اللہ کیا بہت اچھی بات ہے آپ نے بولی بالکل دین پھیلانے سے ہی لوگ دیندار بنتے ہیں نا اللہ کی طرف بڑھتے ہیں بالکل چلیے آپ سے بات کر بہت اچھا لگا
جی جی بالکل خدا حافظ